وعلیکم کیا کر رہے آپ
کچھ نہیں فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتاؤ
کچھ نہیں میں بھی بیٹھی ہوئی تھی
اچھا اور کیا کر رہے ہو
جی
اور مطلب کچھ کام وغیرہ کھانا وغیرہ بن گیا
نہیں ابھی تو رات کا بافی ہے آپ کا بن گۓ
ہاں میں سوچ رہی ہوں آج مطک کہ پالک پنیر بنانے کا آپ کو آتا ہے پالک پنیر بنانے
ہ آتا تو ہے مطلب پھر بھی آپ بتا دو ایک بار پھر بھی مطلب کچھ اگر نیا ہوگا تو پھر میں سکھونگی گی آپ سے
اچھا
ہاں
پالک پنیر مطلب اس میں مطلک کہ کیا کرنا ہوتا ہے جیسے آپ ہی بتاؤ نا پورا ریسیپی
اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ مجھے بتانا کہ کیا آپ اس میں کیا ایڈ کرتے ہو
جی جی جی
ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پنیر کے کیوبس لینے ہیں جو بھی ہمیں چاہیے جتنے بھی ہمیں چاہیے ہوں گے وہ
ہاں ہاں
پالک لینا ہے تھوڑا سا جتنا بھی ہمیں چاہیے ہوگا
اچھا
پھر پیاز ٹماٹر ہری مرچ یہ سب تو لگتا ہی ہے یہ سب لینا ہے تھوڑا سا پھر ادرک لہسن کا پیسٹ لینا ہے پھر تیل یا گھی جس میں بھی ہم یہ چیز بنانے والے ہیں نا تو وہ لے لیں گے ہم آپ کے پاس اگر تیل ہوگا تو تیل یا پھر گھی ہوگا تو اچھی بات ہے پھر اور تھوڑا سا زیر ا ہلدی دھنیا پاؤڈر جتنے بھی ہم مسالے ڈالتے ہیں نا وہ سب ڈال دیں گے ہاں لال مرچ پاؤڈر گرم مسالہ پھر تھوڑا سا مطلب نا کریم لیں گے آپ ج اس میں کریم ہوگا نا تو اچھا لگے گا مطلب یہ
جی جی
اور تھوڑا سا نمک اور پھر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے پالک کو نا سب سے پہلے ہمیں اچھی طرح دھو لینا ہے اور پھر دھو کرنا اس کو نا تھوڑا مطلب گیس پر چڑھا دینا ایک ایک بھاگونے میں مطلب پانی رکھ دینا ہے اور اس کے اندر پالک کو ڈال ڈال کر پالک کو تھوڑی دیر ابال دینا ہے ہاں پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں ٹھنڈے پانی میں نکال لینا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب جیسے پالا گ ابل جائے نا ہمیں ٹھنڈے پانی میں نکال لینا ہے اس کو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جو ہم نے پالک ہے ابلی ہوئی پالک اور ہری مرچ اس کا نام پیس کر ہمیں ملائم سائڈ پیسٹ بنا لینا ہے ان
جی
ہاں پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایک تٹیل مطلب ایک سوری ایک ٹر لے لینا ہے جس میں کہ ہم بنانے والے ہیں نا پالک پنیر ہمارا تو وہ پین لے لینا ہے پین میں ہم کیا کریں گے تھوڑا سا گھی ا گرم کر کر گھی گرم کریں گے اس کے اندر یا پھر آپ اگر تیل یوز کر رہے ہو تو تیل بھی ڈال سکتے ہو
اچھا اچھا جی
ہاں پھر اس کے اندر ہم تھوڑا سا زیرا ڈال دیں گے جیسے ہی مطلب مطلب زیرہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا نا پھر ہم اس کے اندر اور ایک باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اور ایک پین میں پیاز ڈال کر مطلب پیاز اس کو نا ہم تھوڑا گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے
اچھا ہاں
ہی مطلب تھوڑا سا پک جائے گا نا پیاس پھر ہم کیا کریں گے ا اس کے بعدا مطلب تھوڑا سا ایسا سنہرا سنہرا دیکھ گیا ہمیں پیاس اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ
اچھا
پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس کے بعد مطلب ٹماٹر کو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہو باریک کٹ کر کے
اچھا
اور اگر آپ چاہو تو پیس کر بھی پیسٹ بھی ڈال سکتے ہو ٹماٹر کا
جی
ہاں پھر اس کے بعد ہمیں ہمیں مسالے ڈال دینے جیسے کہ ہمیں مسالوں میں کیا کیا لیا تھا ہلدی دھنیا پاؤڈر لال مرچ نمک یہ سب ڈال دینا ہے ہمیں اور پھر ایک منٹ تک ان مسالوں کو ہمیں اچھے سے پکا لینا جب تک کہ مطلب نا یہ تیل نہ چھوڑ دیے یہ مسالے
ہوں
پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے پالک اور اور مرچ کا پیسٹ بنایا تھا اسٹارٹنگ میں یاد ہے آپ کو
جی جی ہاں
ہاں تو یہ پیسٹ ہمیں ڈال دینا ہے اور چار سے پانچ منٹ تک اس کو ڈال کر ہمیں دھیمی آچ کر لو فلئم پر مطلب پکا لینا ہے
اچھا ہاں
لاسٹ اس میں ہم کیا کریں گے تھوڑے سے پنیر کے ٹکڑے ڈال دیں گے اور فیر پنیر ڈالنے کے باد تین سے پانچ منٹ تک اس کو بھی پکا لیں گے پھر لاسٹ میں اوپر سے تھوڑا سا ہم گرم مسالہ کریم ا یہ سب ڈال کر گیس بند کر
اچھا
ہاں پھر اس کے روٹی نان یا پراٹھا
سب کے ساتھ مطلب کہ کھا سکتے اچھا میں بہت اچھی ریسپی بتائی ہے واقع میں میں آج ضرور ٹرائی کروں گی اور جیسے چہ مطلب کہ اس میں پالک پکوڑے بھی بنتے ہیں تو پالک پکوڑے آپ اپ نے کبھی بنائے ہے
ہاں مطلب اکثر توجب عید کے یہ ٹائم پہ ہی بناتے ہیں ہم لوگ مطلب آپ ایسے بھی بناتے ہو کیا
ہاں پالک جب آتا ہے تو بناتے
اچھا کیسے بناتے ہو پھر اپ
جیسے اس میں مطلب ڈالتے کیا یہ سب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے پالک کے پتے لینے ہے اور پھر مطلب اسے کیا کرنا ہے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے کر لینے ہیں ٹھیک ہے
ھمم ھمم
اور بیسن ایک کپ لینا ہے
ہاں
اور چاول جیسے مطلب چاول کا آٹا ہوگا تو اس میں دو بڑے چمچ آپ ڈال سکتے تے پھر اس سے کیا ہوتا ہے کرسپی ہوتا ہے ٹھیک ہے
ھمم ھمم تو اس کے بدلے میں ہم کن فلاور بھی ڈال سکتے ہیں نہ کارن فلاور
ہاں وہ بھی ڈال سکتے
ہاں
اور جیسے مدے بھی تو ڈال سکتے ہیں نہ
ہاں ہاں
معدے سے بھی تو ہوتا ہے نہ مطلب یہ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہری مرچ لیں گے دو کٹی ہوئی ادرک کا ایک چھوٹا چمچ لینا ہے کدو کرش مطلب کہ کر سک تو اس میں جیسے نمک سواد انوسار اور ہلدی پاؤڈر ایک چھوٹا چمچ تیل مطلب کہ اس کو تلنے کے لیے بھی لینا ہے ٹھیک ہے
ہاں
جیسے آپ مطلب اس کو بنانا کیسے وہ بتاتے ہو جیسے پالک کے پتےوں کو دھو کر اچھے سے مطلب اسے سکھا لینا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا سکھ کو جانا چاہیے پھر اس کے بعد اس میں کیا کرنا بیسن چاول کا آٹا اور مسالے ادرک ملانا ہے ٹھیک ہے جیسے مسالے میں ہلدی نمک دھنیا کالی مرچ لال مرچ یہ سب ساری چیزیں آپ کو ملانی ہے اور پھر وہ پالک کے پتے کو مطلب کہ اچھے سے وہ جو مطلب کہ اچھے سے ہاتھ سے میش کر لینا ہے ٹھیک ہے
ج جی
جی تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو مطلب میس کر لو گے میس کرنے کے بعد کڑھائی لینا پھر اس میں تیل گرم کرنا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب کہ ا وہ پالک کے پتے کا مطلب وہ بیسن میں مل جاتا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ مطلب کہ الگ الگ کر کے اس میں ڈالو اور پھر اسے مطلب آلٹ پلیٹ کر کے پھر اس پکوڑے کو نکالو اور پھر اسے جیسے مطلب کہ آپ کو چٹنی ہری چٹنی پسند ہو یا پھر وہ ریڈ چلی والی جو آتی ہے وہ پسند ہے اس کے ساتھ آپ سرو کر سکتے
یا پھر ٹمیاٹو سوس کے ساتھ بھی
ہاں اس کے ساتھ بھی مطلب کہ کھا سکتے ہو ہاں
ہاں
جی
جی مطلب میں میں نے مطلب ہم ٹرائی تو کرتے لیکن ہر بار مطلب عید پر ہی بن ت ہے ہمارے یہاں تو زیادہ
اچھا اچھا جی
ہاں پھر بھی میں ایسے اگر فری ٹائم ہوگا تو ٹرائی ضرور کروں گی
انشاء اللہ کرنا ضرور اور جیسے مطلب یہ مکس یہ ویج پکوڑا کھائے ہو آپ کبھی
نہیں یہ تو نہیں کھایا میں نے کبھی
جیسے یہ آلو گاجر کا بنتا ہے
نہیں مت
جیسے اس میں کیا سب ڈلتے پتہ ہے اس میں ڈلتے کیا ہے جیسے آلو لینا ہے مطلب کدو کس کرنا ہے اس کو باریک باریک سا ٹھیک کے پھر گاجر کو بھی مطلب کہ باریک سے کٹ کرنا ہے پیاز کو بھی باریک کاٹنا ہے ٹھیک ہے شملہ مرچ بھی ایک کٹیی ہوی لینا ہے اور ہری مرچ بھی مطلب کہ لینا دو سے تین آپ مطلب سواد انوسار لے سکتے ہو بیسن لینا ہے ایک کپ نمک بھی سواد انوسار لے سکتے ہو جیسے گرم مسالا مطلب ہاف چھوٹا چمچ اس میں ڈال سکتے ہو اور تیل مطلب کہ لینا ہے تے تلنے کے لیے ٹھیک ہے جیسے اس میں بنانا کیسے ہے جیسے مطلب کہ سبزیاں سبھی سب سبزیوں کو کیا کرنا ہے جیسے آلو گاجر پیاز شملہ یہ سب کو کیا کرنا ہے ب مطلب کہ باول کرنا ہے اوبالنا ہے اسے ٹھیک ہے
جی ہاں
پھر اس کو اوبال کے مطلب کہ اس کو الگ سے نکال لینا ہے اور پھر اس کو کیا کرنا ہے اس میں بیسن ڈالنا ہے نمک ڈالنا مسالے جتنے جیسے ہلدی نمک یہ سب دھنیا لال مرچ کالی مرچ یہ سب ڈالنے ہیں اور اسے اچھے سے ملانا ہے ٹھیک ہے
جی
اس سے ملانا اور تھوڑا پانی ڈال ڈال کر مطلب اسے اچھے سے مطلب کہ اس کا تھوڑا سا گیلا پن کرنا ہے جیسے اس میں پورا جو مسالہ ہے اچھے سے مل جائے ٹھیک ہے کڑھائی میں گرم تیل لینا اس میں چھوٹے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے کر کے جیسے پکوڑے بناتے ہیں نا اس ٹائپ کے مطلب چھوٹے چھوٹے کر کے اس میں فرائی کرنے جب تک وہ مطلب سنورا یہ جو براؤن کلر کا نہ ہو جائے تب تک اسے نکالنا نہیں ہے اسے کم فلیم پہ مطلب کہ کرنا ہے
ہاں
اور جیسے اس کو مطب ہری چٹنی کے ساتھ زیادہ تر مطلب کہ ہری چٹنی کے ساتھ لوگ پسند کرتے ہی تو وہ ہری چٹنی کے ساتھ آپ لے سکتے ہو
ہاں
جی
جی مطلب یہ تو مطلب اچھی تھی ریسیپی میں بھی ٹرائی کروں گی اس کو
جی جی آپ کی بھی ریسیپی میں ٹرائی کروں گی انشاء اللہ ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ
اللہ